ہیلو ہائے
میں ٹھیک ہوں میم اپ کیسے ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں اور بتاؤ ابھی کیا کر رہے ہو
میں بیٹھی ہوئی ہوں میم اپ کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں کر رہی میں بھی بیٹھی ہوں ناشتہ مطلب کہ کھانا بنا لی اپ نے
ہاں میں نے ناشتہ کیا ہے ابھی
اچھا جی ہاں کر لیا اور جیسے مطلب کہ جی دال چاول بھاجی کدو کی بھاجی
بھاجی کیا ہوتی ہے میم
لوکی کی بھاجی مطلب جیسے الو کی بھاجی بناتے ہو اپ کبھی
ہاں الو کی بھاجی تو بنائی ہے لیکن لوکی کی بھاجی
بھا جی ہوتی ہے
اپ مجھے ریسیپی بتا سکتے ہیں میم
ہاں کیوں نہیں کدو کو مطلب کہ کدو کو کیا کرنا ہے پہلے چھیل لینا ہے اور چھیلنے کے بعد اپ کو اس کو کیا کرنا ہے آ بآ جیسے میڈیم سائز کٹ کرنا ہے باریک سا ٹھیک ہے
اچھا
باریک سا کٹ کر کے آپ اس کو کٹ کر لو ج نا آپ کو بنانا ہے اور پھر میں اس میں کیا کرنا جیسے پیاز باریک باریک سا کٹ کر لینا اور ہری مرچی
اچھا
جی ہری مرچی کٹ کر کے پھر اس کے عد کڑھائی لینا تیل ڈالنا تیل ڈالنے کے بعد اس میں یہ پیاز اور مرچی کو ڈالنا اور جب تک برن نہ ہو جائے پیاز اور مرچی تب تک مطلب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہ کدو کی بھجی جو کٹ کی ہے وہ اس کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے
ہاں
پھر اس میں ہلدی نمک ڈال کے اس کو ڈھک کے چھوڑ دینا ہے
اچھا
پانی نہیں ڈالنا ہے وہ خود پانی چھوڑتا ہے ٹھیک ہے ہاں اس کو ڈھک کے چھوڑ دو تھوڑے دیر کے بد پانچ پانچ منٹ کے بد پھر اسے اوپن کرو کور ہٹاؤ اور پھر اسے چلاؤ اچھے سے پھر تھوڑا سا ڈھک دو
اوکے
ہاں اس کے بعد مطلب وہ دیکھو اگر اس میں اچھے سے گل گیا ہے پورا اچھی طریقے سے گل گیا ہے تو اس سے کور کو ہٹا کے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے چلانا ہے جب تک چلاتے رہنا ہے جب تک نیچے تھوڑا لگنے نہ لگ جائے جیسے تیل اوپر آ جاتا ہے نا تو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس سے مطلب کہ بن گیا ہے ٹھیک ہے تو جب تک تیل اوپر آ جائے تب تک مطلب کہ آپ کو ا تب تک چلاتے رہنا ہے اور پھر اس کے بعد سرو کرنا ہے برتن میں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو ایسے دال چاول کے ساتھ بھی بہت مست لگتا ہے
اچھا آپ کی باتوں سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ریسیپی بہت ہی اچھی ہے میں ٹرائی کروں گی
اچھا جی اور مطلب کہ اور کیا بنا لیتے آپ جیسے آپ اپ نے پاپڑی چاٹ کبھی کھایا ہے
ہاں
پاپڑی چاٹ
ہاں اپی چاٹ فچکا پھر
ہاں پاپڑی چاٹ مطلب بناتے ہو آپ گھر پہ
ہاں میں نے پاپڑی چٹ بنائی بھی ہے گھر میں اور فچکا بھی بنایا ہے گھر میں
اچھا تو پاپڑی چاٹ میں آپ کیا بناتے ہو ک اس سے بتا سکتے ہو
آپ اگر پچکا مطلب گھر میں بنانا چاہتے ہیںیا پھر پاپڑی چاٹ تو ابھی تو فھچک جیسے بازار میں ملتے ہیں پیکیٹ میں آپ اسے بھی لا کے بنا سکتا ہیں یا پھر میدا کا بھی بنا سکتے لیکن میدے سے اچھا ہوتا ہے سوجی کا
ہاں
سوجی یا پھر آٹا م مجھے تو آٹے والے ہی پسند ہے
اچھا اچھا
آٹے آٹے میں بنانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ اس میں تھوڑا نمک دیجیے ٹیسٹ کے لیے اور پھر آٹے میں اچھے سے ملا لیجیے اس کے بعد آٹے جب نمک اچھے سے مل جائے اس کے بعد آپ تھوڑا سا جو سادہ تیل ہوتا ہے نا جیسے ریفائنڈ تیل بیسٹ چوائس جیسے وہ تیل تھوڑا اس میں دیجیے اس کے بعد اچھے سے اس کو میس کیجیے آٹے کو پہلے پانی مت ڈالنا پہلے اچھے سے اس کو ملا لیجیے اس کے بعد پانی ڈال کے اب اس کو اچھے سے مکس کر کے جیسے آٹا گندتے ہیں نا ویسے ہی مطلب سخت ہاتھوں سے جیسے وہ آٹا بہت ہی اچھے سے نرم ہو جائے ایسا گوند کہ اس کو ڈھک کے رکھ دیجیے ایک پیپر میں یا پھر آپ ایک سوتی کا کپڑا لے سکتے ہیں نرم جیسا اس میں آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیجے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ ہونے کے لیے جیسے آٹا بالکل نرم ہو جائے
جی
اس کے بعد آپ پاپڑی چاٹ کی انگریڈینٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں جیسے آپ مٹر کھاتے ہیں آپ مٹر مٹر کو اچھے سے پہلے بھیگنے دیجیے چوبیس گھنٹے کے لیے اگر آپ بھیگنے دیں گے تو اچھا ہی ہوتا ہے وہ اس سے کم بھی دے سکتے ہیں چھ سات گھنٹے کی نیل بھی گھنٹے بھی دیں گے نا تو اچھے سے بھیگ جاتے ہیں پھر پھول جاتے ہیں وہ اس کے بعد آپ اس کو بوائل کر لیجیے بوائل کرنے کے لیے پہلے آپ اس کو کوکر میں دیجیے یا پھر آپ آپ کے پاس اگر وہ کیا بولتے اس کو کوئی بھی برتن ہے ایسا ہو جس میں آپ بوائل کرنا چاہتے ہیں ہاں کڑھائی میں بھی کر سکتے ہیں لیکن کوکر میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے
ہاں اچھا ہوتا ہے اور جلدی گل بھی تو جاتا ہے نا
ہاں بہت ہی اچھا ہوتا ہے کوکر میں
ہوں
اس میں آپ دو تین آلو بھی ایڈ کر دیجیے اور وہ اس م ٹر کو اچھے سے دھو کے وہ پانی باند دے کے پھر سے ایک پانی میں دھو کے اچھے سے اس کو بوائل ہونے کے لیے اور اس میں نمک ہلدی ایڈ کر کے اس کو بند کر کے بوائل ہونے کے لیے دے دیجیے دو تین سیٹی مارنے سے ہو جائے گا اگر آپ کو اور بھی اچھے سے اس کو پکانا ہے تو میں بولوں گی پانچ سات سیٹی دینا کیونکہ مٹر کو نا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سیجنے میں بوائل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد آپ اس کو اتار لیجے اور جو آٹا ہم نے رکھا تھا اس کی چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لیجے ایک دم چھوٹی چھوٹی اس کے بعد اس پوری کے آکار میں جیسے پوری بلتے ہیں نا اسے بیل لیجیے چھوٹی چھوٹی کے اور بیلتے جائیے اور میں بولوں گی ایک طرف جیسے می ہاں
جی جی جی بولیے
بولیے بولئے چھوڑ دیتے ہیں ا میں بولتی
وہی ہاں چھوٹے آکار میں بنانا ہے پوری ٹائپ کا جی
ہاں جیسے پوری بیلتے ہیں اس کے بعد آپ ایک کڑھائی لیجیے جس سے گیس میں یا پھر آپ کسی میں بھی بنا سکتے جس میں بنا رہے ہو اس میں اپ آ کے اس میں اچھے سے تیل دے کے جیے تیل میڈیم ایک تھوڑا سا زیادہ ہائی لیول کا نہیں ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا میڈیم جیسے ہو جائے نا جیسے تیل میں تھوڑا سا دھواں اٹھنے لگے سب کو پتہ چلنے لگے گا تو اس لوئییا کو جیسے بلیے اور دیجے رکھنا مت بیل کے نہیں رکھنا چاہیے تو پھر پوڑی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے اور آپ اگر فج کا مطلب گھر میں جیسے پاپڑی چاٹ بنا رہے وہ بھی اچھا نہیں ہوگا
اچھا اچھا جی
اس کے بعد اس کو گولڈن ہونے تک کرنا کیونکہ فچکا کے لیے ہم جب کرتے ہیں نا وہ چیز تو پھر ہم تھوڑا میں اٹھا لیتے ہیں ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ جیسے تھوڑا سا پھولے اور ہم اٹھا لیں لیکن پا پڑی چاٹ میں کیا ہوتا ہے پاپڑی چاٹ میں کیسے ہم لوگ کے منہ میں جیسے لگتا ہے جا کے کتنا اچھا ٹیسٹ لگتا ہے جو دکان والے بھیا یا پھر کہیں پہ بھی کھاتے ہیں تو اس ٹیسٹ کا اگر آپ اس ٹیسٹ میں بنانا چاہتے ہیں نا تو میں بولوں گی اس کے اکارڈنگ آپ تھوڑا سا براؤن ہونے دینا اسے جیسے وسے تھوڑا سا سکت ہو وہ نرم بھی لگے گا اور مچ مچے بھی ہوں گے جیسے آواز اٹھتے ہیں نا کھاتے ہے ہم
ہاں چوور چوور ہوتا ہے ایک دم
ہی بنانا ہے اب تھوڑا سا اس کو براؤن ہونے دینا اور جب اب بھنتے بھنتے دیکھنا کہ بالکل ابال آنے لگا ہے تیل میں جیسے بہت جلدی آپ دے رہے ہیں اور وہ تیل ہو جا رہا ہے جلدی تو آپ گیس کو ایک دم میڈیم سے ایک دم لو پہ کر دینا اس کے بعد ساری پوڑیاں اور بھونج لو پاپٹی پاپٹیی تو بن کے ریڈی ہے آپ چاٹ کے لیے آپ کو مسالے میں آپ پیاز کٹ کر لیجیے آپ اگر سیو ڈالنا چاہتی ہے تو سیو ڈال سکتے ہیں بہت سارے دکان میں کیسے ہوتا ہے کہ آپ کھٹا کچھ دینا چاہتی ہے تو آپ کھٹا پانی بھی بنا سکتے ہیں یا پھر کوئی کھٹا پانی اگر نہ دینا چاہیے جیسے گھر میں آپ بنا رہے ہیں نا آپ سوس لا کے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں جیسے کھٹا سویا سوس سب تو مل ہی جاتے ہیں لیکن اس میں سویا سوس کی
ہاں
ضرورت نہیں ہے اس سے ایک کھٹا سوس بھی ملتا ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ سیو لا سکتے ہیں آپ پیاز کو باریک کٹ کر کے اس سے تھوڑا سا چھوٹا
ہاں ہاں
کٹ کر لیجے اس کے بعد آپ چھوٹی چھوٹی جو مرچا ہے نا اس کو بھی چھوٹی چھوٹی کٹ کر لیجے اس کے بعد ان کو سائڈ میں کیجے اور اپنے کوکر کو اتارے پندرہ منٹ ہونے کے بعد جیسے پانچ چھ سیٹی دینے لگیں گے نا اس کے بعد اتارنا تو اچھے سے پک جائیں گے اس کے بعد آلو اور مٹر کو نکال لیجیے اس کے بعد اسے اچھے سے م کر لیجیے زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا ہاتھوں سے گوند لی جی جو آپ نے مسالے بنائے نا جیسے پیاز دیک کہ دھنیا آپ باریک کٹ کر کے اس میں ایڈ کر سکتی ہیں اس میں آپ چاٹ مسالہ ایڈ کر دیجے تھوڑا سا کھٹا سوس دے دیجے
اور مطلب سیو سیو جو آتا ہے سیو سیو آتا ہے وہ بھی تو ڈال سکتا ہے نا
نہیں سی وہ اس میں نہیں دینا ہے ابھی نہیں دینا ہے اس کے بعد اسے اچھا سے ہاتھوں سے بھی گوند سکتی ہیں یا پھر کوئی انگریڈینٹس مطلب جیسے چمچ مچ ہوتے ہیں اس میں بھی گون سکتے ہیں آپ پھر اس کو اچھے سے گوند لیجیے اور پاپڑی کو اچھے سے اچھے سے تھوڑا تھوڑا کر کے توڑیے ایک پلیٹ میں سرو کرنے کے لیے جو پلیٹ میں آپ سے سرو کرنے والی ہے نا ڈیزائن میں آکار دینے والی ہے اس میں ایک ایک کر کے پاپ ڑی میں وہ آلو کی انگریڈینس کو ڈالیں اور پھر اس پلے پلیٹ میں رکھیں جس میں آپ کھانا چاہتی ہے جب وہ ہو جائے اس کے بعد آپ اوپر سے اس کو جیسے ڈیزائن دینے کے لیے آپ اس میں جتنے بھی مطلب آپ کو جتنے بھی پسند ہے جیسے تھوڑے تھوڑے باریک کٹے ہوئے پیاز دے دیجئے سیو دے دیجئیے سوس دے دیجئیے اس کے بعد بہت ناں بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب اپنا جتنا بھی پسند ہے آپ
ہاں جو چیز بھی پسند ہے انار کے دانے بھی دے سکتے ہو اس میں اور جیسے دھنیا پتا یہ سب ساری چیز ہمم ہمم جی
دھنیا پتا اگر فر سےآ پ نہ بھی دیں تو فر چلیں گا کیونکہ اپنے آلو کے میس کرتے ہوئے دیا تھا نا اسی لیے تو انار کے دانے اگر آپ کو پسند ہے تو انار کے دانے دے سکتے ہیں سیو دے سکتے ہیں سوس دے سکت تے اس کے بعد وہ کھانے میں بھی بہت اچھا ٹیسٹ لگتا ہے دکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے
ہاں دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور مطلب جی جی
گھر میں جیسے کوئی مہمان آئے تو آپ اس کو بھی سیرو کیجیے گا تو اور تعریف بھی کریں گے آپ کی ڈیزائن کی اور وہ بولیں گے بھی کی نہیں آپ کی انگریڈینس بہت اچ ھی دکھ بھی رہی ہے سیٹ ٹیسٹ بھی بہت اچھی آئے گی میم آپ ایک بار ٹ راۓ کر کے دیکھنا
جی جی انشاء اللہ ضرور ٹرائی کروں گی آپ کی ریسیپی بہت اچھی لگی واقع میں میں ضرور ٹرائی کروں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائی ٹھیک